ولیکم السلام جی
السلام علیکم جی بتائیے کیسے ہیں سب خیریت ہے
ٹھیک ہے کھانا وانا ہو گیا
ہاں ہو گیا ہے
پیاری لڑکی ہے
ہم ہم زیادہ کچھ نہیں بنائے تھے بس وہی انڈا لے آئے تھے
اچھا
اور وہی بنا لیے تھے
میرا فیوریٹ چیز کھا لیے آپ
ہاں ہاں فیوریٹ چیز کھا لیے سوچیں کیا تھا آپ کا فیوریٹ چیز ہے
تو دیجیے
ہاں بالکل میں دوں گی دعوت اور بتائیں آپ کیا حال ہے
سب بڑھیا ہے
سب بڑھیا ہے
ہاں سب خیریت ہے اللہ سے
ہاں
خدا ہے اور آپ کے امی ابو کھا لیے
ہاں سب کھا لیے ہیں
اچھا
سب اچھا ہے سب بڑھیا
آپ کی باجی کا گڑیا کیسی ہے
اچھی ہے
اچھی ہے نا بات وات ہوتا ہے
ہاں بات وات تو ہوتی ہے
ابھی بات نہیں کرتی ہوگی نا وہ
ابھی نہیں ابھی کچھ نہیں بولتی ابھی کچھ نہیں ابھی بولتے ہیں کہ اما اما بولو بھی کسی
اچھ تو بس دیکھتی ہے ویڈیو کال میں
اب چھوٹی سی ہے نا
ہاں ہاں
اسی لیے بڑی ہو جائے گی تو وہ بڑی ہو جائے گی نہ تو وہ خود اپنا یہ کر لے گی
ہاں
ہوں
ہاں آئیے گا کبھی گڑیا کو لے کر
ہاں بڑی باجی کو لے کر آائ گے پھر بڑی
ہاں ہاں باجی کو لے کے آئیے گا میرے گھر دعوت بولیے لاو بار دلا اور بتائیے ایک اچھا ایک کام کیجیے گا آپ ا ایس جی میں جڑے ہوئے ہیں کیا ای سی ایس جی میں جڑی ہوئی ہے مہیلا گروپ میں
ہاں نہیں ہم نہیں امی جڑی ہے
امی اپکی جڑی ہوئی ہے تو یہ سلما جی بتا رہی تھی کہ ابھی وہ لوگ نا مہیلا گروپ میں جڑی ہوئی ہیں اس میں دس لوگ مطلب گروپ کو چلاتی ہے ٹھیک ہے اور ایک پس جی میں ہی فم سہاتا سموہ میں ہی مطلب بولی کہ ایسا اس میں ہے کہ گورنمنٹ سرکار کے طرف سے لون ملک تا ہے جو کہ ان لوگ اٹھاتی ہے ایک روپے پرسینٹ سے ٹھیک ہے
ہاں
ان لوگ ایک لاکھ روپیہ اٹھائیں تو ایک ہزار کا مہینہ چلتا ہے ان لوگ کا تو وہی ایک لاکھ سے ان لوگ پیپر پلیٹ کا مشین خریدی سمجھے پیپر پلیٹ کا مشین خریدی اور اس کو ابھی مطلب کہ اسی میں سارا فارم وم کا کیا ہوتا ہے سارا مٹیریل لدیا کمپنی کو پیسہ سے اور یے ابھی وہ ایک لاکھ سے پونجی سے لے کے بیاج والا سے چل رہی تھی ابھی بول رہی ہیں کی ہم لوگ کا دو لاکھ روپیہ بھی سب سمیت ہم لوگ پیسہ ویسا بھر دیے مشین وشین کا دو لاکھ ٹوٹل بچ گیا ہے ہاں وہ ہم لوگ دس بانٹتے ہیں تو آپ لوگ کو بھی اگر کچھ ایسا کرنا ہو تو بہت زیادہ فائدہ ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں ایسے بول رہی تھی ہم ان کو آپ کے گھر میں تو جڑے ہوئے ہیں بتانے کے لیے شکریہ آپ کو یے سب ہم بتا رہے ہیں تو وہی سللمہ جی بتا رہی تھی یے سب ہے پیپر پلیٹ یے سب بنانے میں بہت فائدہ ہے تو تو کبھی آپ اپنی ممی کو بھی ٹرائی کیجیے گا جہاں ہے تو گاؤں میں نکلے گی تب تو پتہ چلے گا نا اگر جڑی ہوئی ہے تو
ہمم ہمم
ہاں ایسا ایسا بتائی ہیں وہ تو ہم بولے ہیں کی ٹھیک ہے میں ایک دو لوگ سے اور بتاتی ہوں اور جانکاری سے پوچھتی ہوں کیا بولتی ہیں وہ لوگ
نہیں صحیح بول رہی ہیں آپ
ہے نہ
ہمم
صحیح رہے گا نا ہم لوگ بھی جو گروپ میں جڑے ہوئے ہیں اس میں آپ کی امی یے سب ہے وہ سب لوگ سب مل کے کام کریں گے تو کیسا رہے گا امی جڑی ہوئی ہے لیکن کریے گا آپ فائدہ آپ لیجیے گا بل آپ بنائیے گا امی کے بدلے
ہاں یے بات تو ہے
تو کر لیں گے نا آپ
ہاں کر لیں گے
ہم بھی اس کے بارے میں اور جانکاری تھوڑا کہیں بھی آپ کو کوئی لوگ ملے تو پوچھیے گا پتہ کیجیے گا اس کے بارے میں ہے نا
ٹھیک ہے پتہ کروں گی میں کیونکی اس کے بارے میں زیادہ کچھ ایڈیا نہیں ہے نا مجھے
ہاں ہاں کوئی بتاتے ہیں ہاں دیکھیے گھر بیٹھے کچھ کرے تو دو روپیہ آئے تو اچھا ہے نا زیادہ اچھا ہے شوہر لوگ بھی بولتے ہیں ہمارے کی کچھ کرو ابھی کیا کرتے ہیں آپ
ابھی
ہاں
ابھی تو کچھ نہیں کرتا ہے گھر پر ہی کھانا وانا بناتے وقت پر
اچھا شادی ہو گئی ہے آپ کی
ہاں ہو گیا ہے
اچھا تو شوہر نہیں بولتے ہیں کی کچھ کام وم کرو
نہیں ایلاو نہیں کرتے
اچھا آپ کے بھی شوہر الاؤ نہیں کرتے ہیں نا
نہیں
تو آپ کے س جب جاتے ہیں بلاک مارک ایٹنگ یے سب تو آپ کے شوہر تو بولتے ہی ہوں گے تب تو کی وہ نقاب پہن کے جا برخا پہن کے جا
ہاں بالکل
جب گھر سے نکلتے ہیں تو پہن کے ہی جاتے ہوں گے نا
ہاں
ہم لوگ میں ایسا نہیں ہے میرے شوہر بولتے ہیں تم باہر نکلو اور ایسے ہی تم جاؤ ضروری نہیں ہے ہم لوگ جب بلاک وغیرہ جائیں گے نا دور کہیں گاڑی واڑی سے تب پہنتے ہیں وہ چی جو ایسے گاؤں گھر میں جا رہے تو نہیں پہنتے ہیں آپ لوگ گاؤں گھر میں بھی پہنتے ہیں نا
ہاں پہنتے ہیں
ہم لوگ نہیں جی ہم لوگ نہیں پہنتے ہیں سب کا سوچ الگ الگ ہے نا
ہاں وہ بات تو ہے
اور آپ کے ساس ساسر بھی مطلب ویسے آپ کے شوہر بولے ہوں گے ہے کی نہیں تب تو ویسے رکھتے ساس ساسر بھی رہتے ہے اور بتائیے
اور سب اچھا اور سب خیریت ہے
سب خیریت ہے
ہاں
اچھا آپ کا نکاح ہوا تھا تو کیا کیا میلا تھا ابو گھر امی سے
سارا کچھ
سارا کچھ زیور کدھر سے ملا تھا ابو امی دیے تھے ہے سو ہر طرف سے ملا تھا
دونوں طرف
دونوں طرف سے تو سونا دونوں طرف سے ملا آپ کو
ہاں تھوڑا تھوڑا
تھوڑا تھوڑا ملا نا اور سامان پاپا یے سب سب دیے تھے
ہاں دیے تھے
پیسہ بھیے لیے تھے کیا شہر
ہاں
اچھا ہم میرا پیسہ ہم لوگ میں پیسہ نہیں لگتا ہے نا تو اسی کے کہ کے نہیں لیے پتہ نہیں آپ کے سوہر کے کیسے لیے بہت اب چلنے لگا ہے سر یے سب میں بہت چلتا ہے نا یے سب
وہی بات نہیں چلتا ہے نا اسی لیے تو اب کوئی اچھا ہے اچھا کر رہا ہے تو اس کو دینا پڑے گا نا
ہاں شوہر آپ کے اچھے ہوں گے پیسے والے ہوں گے تو لیے ہیں ہم لوگ اتنا نہیں تھے تو نہیں لیے
اور بتائیے
اور سب میرا بھی بس اللہ کادیا سب خیریت ہے بس اللہ کا دیا یہی کرنا ہے کہ ایک بس شوہر کا تھوڑا ایک طبیعت ٹھیک نہیں رہتا وہ بس ٹھیک ہو جائے
کوئی نہیں پریشان نہیں ہونا ہے وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے ہے نا
طبیعت کی وجہ سے پریشان رہتے
ایسے کیا ہوا ہے
ان کوو ان کو ایسا سردی جو زوکام ہوتا ہے کہ باروں مہینہ رہ جاتا ہے سوچے ہر دم ہو جاتا ہے زکام سردی اس کی وجہ سے ان کو زیادہ مطلب شاش واش لینے میں دقت وغیرہ آ جاتا ہے تو تھوڑا اچھا نہیں لگتا ہے ڈر لگتا ہے
اچھا ایسا ہے
ہاں
اور بتائیں آپ ہیلو آواز جا رہی ہے میری آواز جا رہی ہے ہیلو ہیلو